جی السلام علیکم جناب
واہ رحمت اللہ الا اللہ جی بولیے
جی اور سب خیریت ہے جناب
جی جی بولیے
جی جناب تو ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ انڈور گیمس یا آؤٹ ڈور گیمس میں سے
جی جی جی تو یہی ہے جی جی تو مطلب ا کہ انڈور اور آؤٹ ڈور گیم دونوں ہی کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے جو بچے سے لے کر ہر کوئی پسند کرتا ہے انڈور اور آؤٹ ڈور گیمس
جی جی بالکل جیسے کہ آج کل آج کچھ لوگ موبائل اور کیرم جیسے آ ڈور گیمس پسند کرتے ہیں جناب اور جب کہ کچھ لوگ کرکٹ فٹبال اور کبڈی جیسے اؤٹ ڈور گیمز کے دیوانے ہوتی ہیں نا جناب
بالکل بالکل لیکن جو یہی سوال ہے ان میں سے بہتر کون ہے تو کے بارے میں دیکھتے ہیں
جی جی
تفصیل سے بات کریں گے ح نت جناب کیا آپ بتائیں گے جناب کہ انڈور گیمس کیا ہوتے ہیں
تو انڈور گیمس کے بارے میں دیکھے کہ جو انڈور گیمس ہے وہ اندر کھیلے جاتے ہیں یعنی انڈور گیمس باہر نہیں بلکہ بند جگہر پک کھیلے جاتے ہیں انڈور گیمس کہتے ہیں جیس سک کیرم شطرنج لوڈو ویڈیو گمس کیا
جی جی جناب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب جیسے کہ سبھی انڈور گیمس کی مسائلیں ہیں ہے نا جناب
بالکل بالکل اور جیسے اور آپ ڈور گیمس کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتاؤ
جی جی جناب جو کھلے میدان کے باہر یعنی مطلب باہر کھیلی جاتی ہیں نا میدانوں میں انہیں آؤٹ ڈور گیم کہتے ہیں جناب جیسے کہ کرکٹ فٹ بال ہاکی کبڈی بیڈمنٹن آؤٹ ڈور گیم میں کیا ہوتا ہو جنا کہ انہیں ہم اکیلے نہیں کھیل سکتے ان کے لیے ہمیں ادک سے ادھک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کھلے میدان میں کھیلے جاتے ہیں ہے نا جناب
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے تو انڈور گیمس ہیں ان کے کیا فائدے ہیں
جی جی جناب بالکل جیسے کہ دماغی شعالیت میں اضافہ ہوتا ہے جناب اور ایکاگرتا اور توجہ بڑھتی ہے اور بتائیں کہ خراب موسم میں بھی کھیلے جا سکتے ہیں جناب اور یہ کم جمعے کم جگہ میں آسانی سے کھیل جا سکتے ہیں کہ جیسے گاؤں میں تو بہت ساری جگہ ہوتی ہیں لیکن جیسے آپ مارکیٹ یا بازار میں جائیں تو گھروں میں کافی تھوڑا اسپیس کم ہوتا ہے تو وہ آرام سے کھیلے جا سکتے ہیں تناب یہ گیم
جی بالکل تو سطرنج جیس کھیل سوچنے کی قبت کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں
جی جی بالکل صحیح کہا جناب آپ نے اور آؤٹ ڈور گیم کے فائدے کیا ہوتے ہیں جناب کیا آپ ہمیں بتائیں گے
جی جی تو آؤٹ ڈور گیمس کی بات کرتے ہیں تو یہ کہ جسمانی صحت کو بہتر بنانے کا کار کرتے ہیں شریر مضبوط اور فورتیلاپی بناتے ہیں اور ہمارا دھیان بھی ایکگگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ط اس میں ٹیم ورک سیکھتے ہیں انوشاسن سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھیلنا بھی سیکھتے ہیں آؤٹ ڈور گیم کی وجہ سے تناؤ کم ہوتا ہے من پرسن رہتا ہے اور ایک شریر کو الگ ہی پھرتی اور تازگی محسوس ہونے لگتی ہے
جی سی چناؤ بہت خوب چناؤ آپ نے بہت خوب فرمایا جیسے کہ اور آج سب سے بڑی بات ہے کہ میدانوں میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ہے ن جناب
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے تو یہی ہے کہ کچھ
اب تو کرکٹ بھی کھیلتے ہوں گے ہیں نا جناب
جی جی بالکل
تو آپ تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہمیں
تو انڈور گیمس اور آؤٹ ڈور گیمس ان کے کچھ اپنے اپنے نقصان ہوتے ہیں تو انڈور گیمس جو ہیں ان کے نقصان کے بارے میں کچھ بتانا چاہو گے آپ
جی جی بالکل جیسے کہیں کہ کہ اگر کوئی ضرور سے زیادہ ویڈیو گیم کھیلے تو اس کی شارییرک گتیویددیاں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی آگیں کمزور ہو جاتی ہے جناب اور دماغ پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے کہ اسے کش گینم کلا ونات تو کھانا دکھتا ہے نہ کہ اپنے آس پاس کے لوگ دکھتے ہیں سراف اسے اپنا ویڈیو گیم ہی دکھتا ہے اور جناؤ آپ سے ہم کہیں کہ آؤٹ ڈور گیمس کے نقصان کیا آپ بتانا چاہیں گے ہمیں
تو یہی ہے کہ آؤٹ ڈور گیمس جو ہے وہ نقان نقصان اتنے جیادا نہیں ہے بٹ یہ کبھی کبھی بن جاتے ہیں کہ چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے جو کطرے بنے رہتے ہیں اور خراب موسم میں کھیلنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو اس میں کھیلنے سے موسمی بیماریاں لگنے کا بھی ڈر رہتا ہے
جی جی جی بالکل اپنی صحیح فرمائییا جناب ویسے جناب ہم آپ سے کچھ پوچھ چاہیں گے کہ آؤٹ ڈور اور انڈور میں سے ان میں سے بہتر گیم کون سا ہے جناب
جی تو مطلب دیکھے ہیں کہ آؤٹ ڈور اور انڈور گیم تو جو دونوں گیمس ہیں وہ اپنے اپنے فائدے اور جو اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں مطلب کہ جو انڈور گیمس ہیں دماغ کو مضبوط بناتے ہیں جبکہ آؤٹ ڈور گیم جو ہے وہ ساری اور جسم کو تندرست رکھنے کا کار ا اور یعنی دونوں کے بیچ سنتلن ہونا چاہیے
جی درست برما رہے ہیں جناب آپ جیسے کہ کہیں گے یہ بالکل بہتر راستہ ہے جناب جیسے کہ ایک بات ہے کہ بہت سے بڑے کھلاڑی بچپن میں آؤٹ ڈور گیمس کھیلتے ہیں کل ہوئے بھی اپنے کریئر کی شروعات کر لیتی ہے ہے نا جناب
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے تو مطلب بہت سے مہان جو دماغ ہیں وہ سطرنج اور دوسرے انڈور گیم سے اپنے سوچنے کی سالت کو بہتر بنانے کا بھی پریاس کرتے ہیں
بالکل صحیح تھا جناب آپ کی ویسے مطلب جناب کہیں کہ ہم انڈور گیم اور آؤٹ ڈور گیم دونوں میں اپنے اپنے فائدے اور نقصان ہیں نا جناب اور کہیں کہ سنتولت استعمال کریں تو ہم دماغی اور جسمانی دونوں طرح سے بہتر بن سکتے ہیں ہے نا جناب
جی جی اور مطلب یہی ہے کہ اچھی صحت تیز دماغ کے لیے ہمیں دونوں ہ گیمس جو ہے وہ کھیلتے رہنے چاہیے دونوں کے بھی سنترل بناتے رہنا چاہیے اور ایک بات کہا جائے اس کے بارے میں تو کھیل صرف منورنجن نہیں بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہے
جی جی بالکل صحیح کہا جناب آپ نے جس کی کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے مطلب کرکٹر ہیں وہ بھی انڈور گیم کھیل چکے ہوں گے ہے نا جناب
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی چلاؤ آپ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گی کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا یہ گیم صحیح ہے کھیلنے کے لیے
جی جی بالکل تو دونوں ہی گیم جو ہیں وہ آپس میں انڈور گیمس سوری جو آؤٹ ڈور گیمس ہے اس میں کرکٹ آتا ہے تو جو وہ پھرتی ساری تازگی آدی دماغ کی اسٹرینتھ کو بڑھاتا ہے اور جو باقی کے فائدے جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو اس کے جو ٹیم لیڈنگ آدی فائدے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں
جی جی بالکل جناب اس سے کیا ہے کہ جیسے ایک نیترتو کا وکاس ہوتا ہے ہے نا جناب
بالکل
جی اور کچھ کہنا چاہیں گے جناب
جی جی تو مطلب یہی ہے کہ ہمیں مطلب جو آٹ ڈور انڈ گیم کھیلنے کی وجہ سے جو تناؤ اور اسکرین ٹائم ہے اس میں بھی کٹوتی دیکھنے کو ملتی ہے پارمپرک جو آف لائن انڈور گیمس ہیں اس وہ ایک شانت کرنے کا بھی مادھیم ہے یعنی دماغ کو صحیح اور ایکاگر کرنے کا بھی مادھیم ہے اور جو گیمس ہے باہری کھیلوں کے جو گیمس ہیں اس سے جو ہمیں تازی ہوا دھوپ میں جو اینڈومارفن اور ڈوپامن جو ہے وہ مطلب ہارمونس ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں جس سے تناؤ اینجائٹی چنتا آدی کم ہوتی ہے اور ساماجک کو ل میں بھی بڑا بڑھتا ہوا وہ دیکھنے کو ملتا اور ان انوپچارک کھیل ٹیم ٹیم کے ساتھ لیڈنگ کرنا نترتو سنگرش آد سمادادھان آد ہم اس سے سیکھتے ہیں
جی جی بالکل بہت کو فرمائی جان ب اپ نے بہت بہت سھار ل جن اور جیسے جناب یہ گیم ہوتی کیا ان میں سے بچوں کے لیے کون سا گائم بیٹھ رہے ہے
جی چ اگر بچے کھیلیں تو سنگانمک کوشل وکاس کے لیے انڈور گیمس اچھا رہتا ہے جو کہ بورڈ گیمس پہلیاں آد کھیلنے سے مستشک کا ویایام ہوتا ہے جو کہ اسمرتی سمسیا سمادھان آلوچنا سچ سج بج آد کو وکست کرتا ہے
جی جی ی خب خب ہم نے بہت کو فرمایا جناب بہت اچھا ویسے جناب آپ کو کون سا کھیل پسند ہے
جی ہمیں تو جی روٹ انسانوں کو منانا اچھا لگتا ہے
کیاکھوں کہا جناب آپ نے